ہلو
السلام علیکم بھائی جان
ولکمسلام بھجن بولی نا بھجن کیا حال چال سب خھ رہی ہے
جی بھائی جان سب خیریت ہے اپ نے بتائی نا بھائی جان
جی بھ جان میرا بھی شوق خیریت تھا ہے اب کھانا پینا ہو گیا بھ جن
جی بھائی جان کھانا پینا کھا لیے روٹی رٹی دودھ کیلا اور ا کریلا کا بھجیا تھا اور سلاد تھا پھر چٹنی تھا یہی کھائے بھائی جان آج اور بتائیے نا آپ کیا کیا ہاں آپ ہمیں ابو جان لو خالی
جی بھ جن ہم تو کھا لیے ا ابو جان بھی کھا لیے بھ جن بولو کائے چاول دال کٹہل کا سبزی یہی سب کائے بھائی جن
جی اور آپ بنائے کہ امیزن بنائی گے
آج تو امیزان ہی ابھی ہم نہیں بناتے امیزان بنانے نہیں دیتی ہے بھائی
او سحی بات ہے ہم ہم بھی کوئی کام کرنے جاتے ہیں نا بھائی جان سمجھے تو امی جان بولتی ہے ہٹ
ہاں ہاں اور مطلب ابو ج ان کو کھانا رہتا ہے تو ان کو آپ جانبے کرتے ہیں کہ خراب بنا تو
ہاں جی بھائی جان ہم جانتے ہیں آپ کی ببو جان کو
ہاں تو اسی کارن ہم تو بھول کے بھی مطلب کہ ایسے ہوتا ہے نا جیسے کہ اپنے لیے کچھ بنانا ہو الگ سے تو اس میں ہم بنا لیتے ہو اس میں بنانے دیتی ہے بھائی جان جب تک گیس ہوتا ہے تو بولے کہ گیس ختم کم کرنا بنا
ش ہو گیا جی میکرانی ہو گیا یہ سب
ہاں میگی حلوا اس کے بعد چپس چان
ہاں ایسے بنانے دیتی ہے لیکن جو ہارڈ ہوتا ہے کوٹین ہوتا ہے کھانا وہ نہیں بنیں ہ
کانا نہیں بنانے دے کہ بھائی ان یہ چھوٹا موٹا جیسا چائے ہو گیا تو چائے بھی کبھی کبھی بنانے دیتی ہے وسے چائے بھ جن ہم بہت اچھا بناتے ہیں ہم بہت اچھا چائے بناتے ہیں ہم کون لگتا ہے بھائی ج
جی تو دودھ ڈالتے ہوں گے زیادہ
جی آج تک مطلب جو بھی چائے پیے نا بھ بہت اچھا بناتے چینی تھوڑا کم ڈالتے ہیں بھائی جان اور مطلب کہ خوب بڑکا بجن پورا بڑکا آد
جی بڑکا بڑکا کر پینے میں بہت مزہ آتا ہے بھ جن
جی بھیا جی بھ اسی لیے بہت پتے تو جم
ویسے بھائی جان آندھی آئی تھی ادھر
ہاں بھائی جان آندھی تو آئی تھی آج گیا تھے بائیجن پاور بینک خریدنے مزا آ گ خرید کے اچھا ہے بھائی جان کچھ بھی کہئی اور بھائی جان وہ میرے ایک اور جناب صی ہے بھ جان
ا ہاں
آپ سب آپ سب آج سمج ہی
جی سماج سماج کے بھائی جان
اب تو ہم کان پکڑ لیے بھائی جان ان کے ساتھ وہ خرچہ بہت کراتے ہیں بھائی جان وہ پورا مطلب ایک دن پہ مطلب کہ راستے میں بھائی جان کیا ہوا ادھر سے گئے ہے تو مطلب کہ انہیں بھی پانچ سو روپیہ آیا تھا بھائی جان سمجھے پانچ سو میں کتنا پچاس ساٹھ روپیہ مطلب تیس روپیہ کرایہ دیے گئے اور بیس روپیہ کا ایک تھمس اپ نہیں تھمس اپ نہیں ٹھنڈا پلایا ب جن سمجھے
جی بھائی جان
وہ وہ پیا ہے نہیں ہم میں تو ہ ہمم کوئی ضرورت ہے تو ہم بھیجوا دیے وہی ہوا ہے اور دس روپے بھ جان کی تھوڑا موٹا ایسے میں دیے سٹھ روپے دیے باقی پیسے بھ جن وہ ختم کر لیے اپنے میں پتا بھی نہیں چلا ہم میرا پیسہ ج نا بائ جے میرا پیسہ ہوا ہے تو پہلے جو ہے چاٹ کھائے پھر اس کے بعد بول رہے کہ کچھ اور کھلاؤ پھر پچاس روپے کا ٹھنڈا پیے بھائی جان پھر اس کے بد بول رہے ایک بار آئس کرم پھالودا پلاؤ ہم بولے بولے جناب ہم آپ کے س ہمنے ہاتھ جوڑتے ہیں کرپیا کر کے ہمیں بخش دے سمھے بھائی جان تو وہ مان نہیں ہے بھ جان تو پھر ہم لے گئے ان کو اچھا دکان میں آئس کریم کھلا کے ب ج تو بھ جان پتہ ہے ایک بات آج ایک چیز ہم ملا ہے ہم لوگ شہر میں آپ کہئی بھی آئس کریم کا لیجیے کوئی بھی چھوٹا سا لے کے بڑا دکان تک کتنا بھی مہنگا سے لے کے سستا کا لیجیے اور اس کے بعد اپنے گاؤں میں کھائیے آئس کریم
جی الگ ہی سواد آتا ہے الگ ہی لذیذ مطلب پرکرتی بہت اچھا لگتا ہے ج
ارے بھائی مطلب شہر کا کھائیے گا نا تو لگتا ہے کہ کچھ کھا رہے کھووا ٹائپ اور مطلب دور مطلب کہ گاؤں والا کھائیے گا تو لگ رہا ہے پانی پی رہا
جی گاؤ مطلب شہر میں ہوتا ہے نا تو مطلب مٹیریل اس میں آتی اچھا اچھا ڈالتا ہے سب اسی لیے مہنگا ملتا ہے
ارے مہگا نہیں بھائی جان اتنا اتنا والا بھی ملائے گا جیسے دس کا جو چاکلیٹ والا کھاتا ہے وہ اور مطلب کہ گاؤں کا جو دس کا کات ہے وہ ملا ل اور پھر جو شہر کا شہر کا جو کٹوری والا کھاتے ہے وہ اور گاؤں کا جو کٹوری والا ہوتا ہے وہ ملا لیتے
جی سیح بولے ہیں اور اور بھی چیز بہت سارا بھجن ہے سامان جو گاؤ گاؤں میں نہیں اچھا ملتا ہے اور شہر میں اچھا لگتا ہے
جی مارا جانا تو جیسے من تیسے بھی بیچ دیتے مطلب جتنا بھی خراب کوالٹی ہوتی وہئیتے
اس میں بھائی جان پتاہ ہے آپ کو ا ایک میرا دوست ہے وہ مطلب بنا رہا تھا آئس کریم تو دیکھ کے
وہ خود سے بنا کے بھیج دیتا سال میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب اپنے سے لوگ مطلب گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے سے لوگ بنا لیتے ہیں
جی اور کیسے بھی بنا لیتے ہیں مطلب اتنا صاف ستھر بھی نہیں ل
جی بھائی جی بستنا ایک اترات
کافی مطلب جوخم ہے کھانا گاؤں کا
ا بھائی جان آپ خود مطلب کہ ہم تو کافی بار ملا ہے بھائی ہم نا شہر میں ہم پانچ چھ جگہ ہوا ہے کہ ہم ایسے بھی کاتے ہیں تو دس کا بھی جو چاکلیٹ والا کھا ہے اس کا سواد بہت اچھا ہوتا ہے بھائی جان اور مطلب گاؤں کا جو دس والا کھائیے گا نا اس کا سواد ہی نہیں بجھائے گا
جی
ل آتا ہے سیم ٹو سیم اسے را دیکھنے میں پر ہوتا ہے جی
جی صحی بولے ہیں
اب کپ والا بھی انتر ہوتا ہے بھائی جان
ہاں جی بھائی جان
ہم تو آج کھا ہے تو وہی مطلب دیکھے تو ہم بولے وہ
جی اور بتائیے نا بھائی جان مطلب پڑھائی اب کا کیسا چل رہا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان سب خیریت چل رہا ہے بھائی
ویسے دن میں آپ کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں
دو سے چار گھنٹہ بھایی جان ویسے بھائی جانتے ایک بات پاور بینک ہے نا ب ہزار ایم ایچ کا ہمارا بیٹری سات ہزار ایم ایچ ک اور میرا بیٹری جو ہے نا بھائی جان فون کا
جی
ہلو وہ سات ہزار ایم ایچ کا یا نی یعنی مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو مطلب کہ آرام سے تین بار چارج ہو جائے گا موبائل نا
جی بھائی جان آرام سے ہو جائے گا
چل جائے گا کیونکہ میرا فون چ آج ہوتا ہے تو کافی اچھا م چلتا ہے
جی بھائی جان تو زیادہ مطلب مہنگا بھی تو ہے بھائی جان
ارے بھائی جان اس کا بھی مطلب دو تین طرح کا دکھا رہا تھا جیسے بتاتے ہیں کیا ایک تو دکھا رہا تھا جانتے ہیں ایک دکان میں گئے ہیں نا تو مطلب کہ سات سو میں دے رہا تھا دس ہزار ہے اس کا ایک دے رہا تھا مطلب کہ اور ایک دن رات میں کیا مطلب کہ چودہ سو میں بیس ہزار ایم ایچ کا تو مطلب کہ وہ بھی ا اچھے براینڑ کا تھا اسے ایک اور اسی میں کون برانڈ تھا بھائی جان تو وہ دے رہا تھا مطلب کہ اٹھارہ سو کے قریب دے رہا تھا سمجھو تو وہ تو اٹھارہ سو والا لے لیے پھر وہی وہی چیز میں بھائی جان وہ اگلا دکان میں پوچے ہے نا تو وہ بول رہا ہے کہ بس چوبیس سو روپیہ لگے گا بھائی جان وہ بھی تھوڑا اچھا دکان ہے پوچھے تو اتنا انتر تھا اور م بھائی جان چھ مہیین کا وارنٹی بھی
جی بولیے نا بھائی
تو چھ مہینہ کا کا وارنٹی بھی دیا ہے بائی جان دیکھیے اور چو مہینہ تو خوب بڑھیا سے اس کو یوز کریں گے بھائی جان
جی ج لگ رہا ہے بھائی جان لگ رہا ہے بھائی جان بابا جان کا تھڑا طبیعت خراب ہو گیا ہے
تو کیا ہوگا ت
ہاں نہیں دے بھ جان اور بتائیے نا بھ جان ادھر مطلب کہیں یاترا کرنے جانا ہے کہ نہیں
ہاں سوچ تو رہے جائیں گے بھائی جان دیکھ دھیے پانی وانی پلائیے بھائی ج
جی
ہو گیا کچھ ہوا ہے کچھ سیریس
نہیںائ بائی جان ہو جائے گا
جیا ا ہو جاتا ہے گاؤں میں کچھ سمج ہاں بھ جن سب خرییے تھ سب مہربانی ہے جناب لو آپ بتائیے نا جناب آپ کیسے
جی بھائی ہم بھی ٹھیک ہے ادھر آنی بڑ رہی ہے کہ نہیں رہ جیں
جی آندھی تو ابھی ہو رہی ہے بھائی جان تارا بھی دکھ ہی رہا ہے آسمان میں بھائی جان پر پتا نہیں بارش آئے گی کہ نہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے آج آئے گی بارش
ہم کو تو لگ رہا ہے نہیں آئے گی بھائی ج نا
نہیں ب بجلی کرب سک لیے بھائی ج اچھا خاصا
نہیں لیکن کہیں پہ بھی باد بادل نظر نہیں آ رہی ب
ارے بادل تو چان بھائی ہم دیکھے چاند بادل میں چپ جات رہا
ارے بھائیین بادل بادل چاند سے کافی نزدیک ہوتا ہے آپ کو پت نہیں
ارے بھ جن تو وہ نا تو بادل ہے تبھی تو چاند چھیپ رہی ہےجی جووریا راتتے بھ جن دیکھیے ایک بار پورا اندھیرا بنایا ہوا ہے اور بتائیے کیا کیا کھانا ہوا ہے بھائی جان
ہم کھائے ب جن روٹی کھائے ہیں پھر دودھ کھائے ہیں کیلا کھائے ہیں اور پھر کریلا کا بھجیا کھائے ہیں یہ سب کھائے بن
چلیے تو تو پچ چیز خائی
اور اور بتائیے بھائی جان آپ کا کیا حال ہے
اب ہم کو تھوڑا بھوک کا احساس تھ رہا ہے اب ہم بھی جا رہے ہاں بھائی جان وہی اسی کے لیے تو ایک ہل رہا ہے بھائی ج تھڑا تھوڑا موڑا مطلب لگ رہا ہے کہ کھائیں گے اور بھائی ج ہم کھانا دے کیا ن ملک خراب ہو جاتا کچھ اچھا اچھا چیز کھے کا من کرتا ہے اور یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ کھائے کیا
جی سنیے نا بھائی جان تھوڑا لگ رہا ہے ب بھن کابیعت تھوا خرا ہے دیک لیتے ا ان کو ٹھیک ہے بھجن چلیے بھ آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی اللہ حافظ
شکریہ بہت بہت